ہیلو ہاں
ہاں یار آج تمہاری بہت یاد آئی سوچا تم سے لو بات کر لیں اور بتاؤ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میں ٹھیک ہوں ٹھیک کیا آپ نے یاد کر لیا ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا تا ہے کیونکہ بچے میں بس جاؤ پھر
ہر انسان کے اچھے دوست ضرور جو ہے اس کی شادی ہے یہ بتاؤ کیا پہنے آج کل کیا چل رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پہنے ہم یہ سوچ رہے ہے مطلب گھریلو ٹرمز بھی ہے اس کے ساتھ اچھا کوئی ڈریس ہو تو بتاؤ یار ایک الوگ ان سے ڈال لیں
آج کل تو کوئی ڈریس مطلب ویسے سب سمپل ہی چل رہے ہیں آج کل کیونکہ جو پہلے لہنگے ہیں ہیوی ہیوی چلتے تھے وہ والے تو اس سمے بند ہے اس اس سمے ٹرینڈنگ ہے سمپل لہنگا مطلب ایک دم وہ اسکرٹ کی طرح رہتا ہےاو پر وہ مطلب سلیو لیس بلاؤز رہتا ہے اور سائڈ میں ڈوپٹہ آج کل تو یہی سب چل رہا ہے
ہاں مطلب اچھا بھی لگے بہت کاسٹلی بھی نہ ہو
ہوں اور سب کوئی پہن رہا ہے وہ شادی شدہ بھی پہن سک تی ہیں ایسے بھی
اچھا اصل بات تو میرے مطلب بہت بہت قریبی ہے ایک دم دوست مطلب تو بہت مزہ آتا ہے بہت ہلو
ہاں آپ کی آواز پھس رہی تھی
ابھی بھی
نہیں اب آ رہی ہے صحیح اب بولیے
گرارا بھی ہاں یہ بھی چل رہا ہے گرارا بھی اس سمے چل رہا ہے بہت وہ ٹرینڈنگ میں ہے
پر اگر ایسے ساڑی بھی پہن سکتے ہیں نا وہ بھی اچھی لگے گی
ہاں میں تو سب جگہ ساڑی ہی پہن جاتی ہوں ساڑی ہی صحیح لگتی ہے
ہوں بڑھیا لگتی ہے ساری
ہوں مطلب کہیں پارٹی میں جاؤ کہیں شادی شادی وادی میں جانا تو ساڑی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے عورتوں کو مطلب جس شادی ہو چکی ہو
ہاں ہاں نہیں تو پھر ساری لے لوں کیا
اب مطلب وہاں پہ جائیے گا ٹرائی کر کے دیکھیے گا اگر ساڑی اچھی مل گئی تو ساڑی ورنہ سمپل لہنگا مل گیا تو
آج کل ویسے لائٹ کلر بہت چل رہا ہے نا ڈارک بھی تو لینا کچھ تو اس نے لائٹ کلر لے لائٹ آج کل لائٹ میک اپ بھی چل رہا ہے لائٹ کلر کا ایک دم تو سوچ رہے ہیں لائٹ ہمم کوئی ٹھنڈا گرم بھی بہت پڑ رہی ہے گرم کس قدار کی پڑ رہی ہے کیا تو گرم میں ہوں گرم میں یہ بھی ہے کہ لائٹ کلر زیادہ صرف چٹچا بھی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے ٹھنڈا پن دیتا ہے سوچا اور اس کے لیے یہ بتایا اور اس کے لیے لے کیا جائیں ہم گفٹ میں
گفٹ میں تو آپ مطلب اگر لڑکی کی شادی ہو تو ایک ساڑی لے جائیے اور کوئی کوئی گفٹ پیک کرا لیجیے کس کی ہے شادی لڑکے کی کی لڑکی کی
لڑکی کی
تو اب تو یے ساڑی سب سے بیسٹ رہے گا سب سے بیسٹ آپسن ایک ساڑی ہاں ایک ساڑی لے جائیے ساڑی تو اس سمیے مطلب بہت اچھی اچھی آئی ہے کم رینج کی اور اچھی ساڑی ہے
ہمم
ہمم اس سمے پانچ سو سے اسٹارٹنگ ہو گئی ہے ساڑی اتنی اچھی اچھی کی مطلب پہننے کا من کرتا ہے کی روز ساڑی پہنو لیکن اگر پہن کے بیٹھ جاؤ تو اتنی گرمی اتنی گرمی کچھ کہنے کے لیے نہیں
ہاں یے تو ہے اچھا ہم لوگ کے یہا تو خیر یے شلوار سوٹ پہن لو آج کل تو بس لگتا ہے ایک بات بتاے بس میکسی پہن لو نہا دھولو فرش ہو لو مکسی پہنو تو کافی سکون ملتا ہے ریلکس
ہمم میکسی میکسی سب سے بیسٹ آپسن ہے ہم بھی سوٹ میکسی سب پہنتے ہیں
اچھا اچھا اچھا تم وسے آ کپڑے لے تی کہاں سے ہو
میں تو اپنی ادھر ہی دکان سے لیتی ہوں ساپ پے یا تو مال سے کبھی لے لیتی ہوں کپڑے
اچھا تو اچھے کپڑے رہتے ہیں وہاں
ہاں اچھے کپڑے ملتے ہیں
ہاں یار اچھے بھی مل جائیں اور تھوڑا بجٹ راؤنڈ کر رہا ہے آج کل مہنگائی کی وجہ سے اچھے بھی مل جائیں کپڑے اور تھوڑا سا بھی کریں میکاپ ویکاپ سوچ رہی تھی کی باہرری ہی سے کروا لے تھوڑا بہت پیسہ دے کے ہلکا
اچھا ہم اچھا ایک بات یے بتاؤں ان لوگوں میں تو جوتا چورائی وغیرہ ہوتی ہے نا ہم لوگوں میں ہوتی ہے جوتا چورائی وغیرہ ہوتی ہوگی جی جاجی آتے ہوں گے جیسے
ہاں سب میں ہوتا ہے جوتا چورائی
اچھا اچھا اور اچھا یے بھی دلہے کے لیے بھی کچھ گفٹ لے جانا پڑے گا کیا
اب جیسا آپ کا من کرے چاہے گفٹ لے جاؤ چاہے پیسے لے جاو
پیسے لے لینا یے بات تو صحیح بس فرینڈ ہے تو فیر جو ہے بہت خاص ہے تو لگ رہا ہے گفٹ ہی لے جائیں اس کے ہسبینڈ کے لیے ویلٹ وغیرہ یا پرفیوم وغیرہ ایسے نا صحیح رہے گا اور تم بتاو یار کیا چل رہا ہے بچے وچے ٹھیک ہے تمہارے
ہاں سب ہاں بچے تو میرے ٹھیک ہے ابھی ہاں ابھی اسکول وسکول نہیں گئے ہیں کیونکی ابھی چھوٹے ہیں
اچھا بھی چھوٹے ہیں
ہاں ابھی چھوٹا ہے ایک ہی بیبی ہے میرا چھوٹا ہے اب
ابھی جب اسکول جانے لگیں گے تب تب کو بہت دقت ہوگی
ارے تب تو بہت دقت ہوگی صبح اٹھو ناشتہ بناؤ ناشتہ کھلاؤ فیر ان کے پیھے بھگو نہلاؤ دھلاؤ ارے خوب پریشانی ہو جائے گی
وہ تو ہے ہی بچ بچو کو لے کر پر ابھی بھی رہتا ہوگا جگنا پٹ پوری پوری رات جگو بچوں کو دیکھو اچھا یے بات صحی ہے کی جب بچوں کو دیک پال اس کے بڑا کرو بچے کوئی اگر جواب دے دیتے کتنا ہارڈ ہوتا ہے کتنا
ہاں سچ میں بہت ہارڈ ہوتا ہے
اب آج کل کے بچے سمجھتے ہیں ہمارے بچے یہ کھانا نہیں کھائے گی بغیر موبائل کے
ہاں ہاں یہ یہ تو یہ تو آپ بلکل صحی گئی بنا موبائل کے یہ لوگ کھانا ہی نہیں کھائیں گے چاہیے موبائل کھانا کھانا ہو تو موبائل چاہیے ویسے فری ٹائم میں ہو تب بھی موبائل دیکھتے ہیں
اور پھر یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کھانا کھانے ٹھیک سے تو دے دیں موبائل پر یہ غلط ہے آگے چل کے آپ ہم لوگ جو چیز نہیں موبائل میں چلا پاتے وہ یہ بچے چلا لیتے
ارے سب کچھ فیچر کھول لیتے ہیں ہم لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا یہ چوٹے چھوٹے بچے جانتے
ارے موبائل دیک کےیں کچھ بھی لگانا ہوتا ہے کارٹون یا کچھ بھی اپنے آپ لگا لیتے ہیں یہ ہم لوگ ہم تو حیران ہو جاتے ہیں کتنے کیسے اب جو پڑھائی والے ورڈس ہوتے ہیں وہ تک لگا دیتے ہیں بی سی جی سب لگا اتنا دیکھ رہے ہیں ب اتنے اتنے سے بچے ہم ہماری بیٹی تو ہے کبھی کبھی اگر ہم کچھ نہیں ہم بتاائے تو وہ بتا تو ہم حیران رہتے تمیں کیسے پتا ارے ہمیں پتا ہے اور اچھا یہ بھی ہے اس سے کچھ یہ بھی وہ ہے کہ چلو کچھ سیکھ بھی رہے ہیں اور یہ ہے کہ بچے دور بھی ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ پیرنٹس پہ ڈیپینڈ نہیں ہے کہ اپنے پیرنٹس پہ ڈیپینڈ ہوں کوئی بچے ڈیپینڈ نہیں ہو بس موبائل اٹھایا موبائل میں گوگل کھولا یا گوگل ہنا دیکھ لیا بس اس میں چالو ارے کبھی ہم لوگ بھی چاہ کہ لوگ بچے بیٹھے دیکھیں
لیکن بچے کہاں آج کل پیرنٹس کے پاس بیٹھتے ہیں بس صرف چوبیس گھنٹہ موبائل ہمیسا کارٹون کارٹون کارٹون ٹی وی چلا تو ٹی وی میں نہیں دیکھیں گے صرف موبائل چاہیے بس موبائل موبائل کے لیے اتنا روتے اتنا پریش چان کرتے ہیں
کسی کی کال اگر آ جاتی ہے ہم سے کاٹ دیتے
ہاں کال کو بھی کٹ کر دیتے ہیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں کسی سے
بات کرنے ل لیتے ہیں اور پھر ان لو اچھ کال کر کر دیتی ہو بات نہیں کرتی ہو تو ارے یہی کہو کہ ممی ہم نہیں تو اچھا تھا اسی نے کر دیا بھائی کوئی بات ہوئی کیا بچوں کو سمجھاؤ اور بتاؤ کیس سمجھائیں اتنی بدماش ہو گئے آج کل کے بچی ست آتی کہ م جب گیمس وغیرہ کھیلتے ہیں تو موبائل سائلنٹ بھیہ لگا دیتے
ہاں سائلینٹ پہ بھی لگا دیتے کہ تاکہ ہاں دیکھ نہ پائے ممی سن نہ پائے
ہاں اگر سن لیں گی تو لے لیں گے بائے کہ اتنے بچے آج کل کے مڈٹ اور ہم لوگ کتنا ڈھتے تھے اپنے ٹائم میں اپنے پیرنٹس سے کتنا ڈرتے تھے
بہت ہم لوگ تو مطلب ہم لوگ تو اس میں تو موبائل ہی نہیں ہوتا تھا ابھی ہوتا تھا تو کی پیڈ کی پیڈ چھوٹا والا بس
چھوٹا والا رہتا تھا سب پہلے اب بھی چلا تھا یہ تو اس میں ہم لوگ ابھی انٹرسٹ نہیں اتنا ڈر تھا کہ موبائل نہ لیں نہیں تھا کہ موبائل بالکل نہیں یہاں سے چھوا جائے گا بالکل کچھ بھی یہاں تک کہ اسکول جاؤ بالکل ایک دم دو چوک کی مانگ کے ایسے ک سیشن سے نہ اسکول جاؤ کچھ بھی ویسے نہیں ہے آج کل کے بچے بتاؤ جو مانگ جائے
ارے آج کل کے بچوں کا تو بڑی دقت ہے بڑی ان کو موبائل چاہیے موبائل نہ ملے تو پریشان آان ہو جاتے ہر ایک چیز تو ان کا ورک ورک تو موبائل پہ ہی ہب آتا ہے
ہاں یہ اس چیز سے بچے زیادہ آتی ہو گئے اور پیرنٹس کچھ کر بھی نہیں پا رہے برک آ رہا ہے تو کیا کرنا اب د نہیں پڑھنا ہے آ کو موبائل کیا کر سکتے
ٹھیک ہے میں رکھ رہی ہوں اب مطلب ابھی تھوڑی دیر بعد کال کرتی ہوں جی ٹھیک ہے میں تھوڑا کام کر لوں ٹھیک ہے ٹیک